وعلیکم السلام حبیبی کیسے ہو
بائی میں ٹھیک ہوں بائی آ ٹھیک ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا بھائی مجھے بولو آپ کو کتنا افیکٹ آیا تھا تیسری کال کا
بھائی مجھے تیسری کال کا افیکٹ آیا تھا پانچ بائی ٹینٹی ون بائی
مجھے پانچ بائی فورٹین آیا تھا اچھا
ہاں بھائی اچھا اچھافیکٹ آ رہا ہے بھائی
ہاں بھائی یہ بھائی ایسیے جیسے ایسے پہلے کی نا ہاں بھائی مجھے بول رہو تو جب میں جاؤں گا نا پر مے ج وہ اچ لگی نا
ہاں
ہم دکھاؤں گا مطلب کہ ایسے نا تھمز اپ کروں گا سمجھ
ہاں بھائی
میں آپ کو بول گااں وہ اچھی ہے اگر متنا آیا تو میں کیا بولاوں آپ کو
ج اگر مس نہ آئے تو پھر ت چپ کر کے ہی بیٹھ د
میں چپ کروں گا گھر جا کر بولاؤ کروں گا
ہاںگر کیا بلاک کرے گا بھائی
نہیں نہیں بھائی میں تو بھی اس کے ساتھ رکھوں گا
ہاں بھائی ا بھائی جیسا اسٹ ویسا فلٹر تو نہیں رکھا ہوگا نا بھائی ج پہ شکل آئے گی دوسری
بھائی بھروسہ ن یہ آج لڑکیوں کو
تو دیکھا ہی اس کا سنیپ دیکھو نا اس کا سنیپ چیٹ تو دیکھو اس میں ہوگا اس کو کوئی
ا نہیں ہے بھائی اس نے بہت کم میموریز میں رکھی کیوںکہ اس کو کم کم ہی ٹائم ہو میں نا اکاؤنٹ کو بائی
اچھا بھائی اس میں دیکھو نا بھائی فلٹر میں کیسی شکل د اگر ایک ہی شکل دکھ گئی ہر فلٹر میں تو پھر تو پیسی
ا بائی ب بھائی بھائی میں ہو گیا ٹین سے کالا
ہاں
بھائی میں نے وہ فلٹر خود کو لگایا اتنا گورا نہیں ہو گیا
اچھا بھائی اور بھائی
ا صحی و کہ
نہیں بھائی میں بہت گو رہا ہوں بھائی میں کوورا گو رہا ہوں میں دور سے دلہا ہوں بھائی
بائی ونٹر میں دیکھیں گے ہم کون کتنا کو رہا ہے ٹھیک ہے
ہاںنٹر ونٹر میں تو میں اور ب رہا ہوں چاہتا ہوں بھائی ہاں وئی
میں نے ہوں گ
بہت گورے ہو آپ کے منہ سے دودھ نکلتا ہے
بائی ابرار کے منہ سے نکلے گی وہ گور ہے نا
ہاں بھائی وہ کیا گور ہے تو گور کیا وہ نام کا گور ہے بھائی
کام کا نہیں ہے
کام کا نہیں ہے بھائی وہ نام کا ہے بھائی ہاں وہ کہاں کرتا ہے وہ تو کچھ کام ہی نہیں وہ تو ان کو تو کچھ فیکٹری ہی نہیں ہے خود کو جو بور ہوتے ہیں ان کو فیکٹری ہوتی جیسے وہ دودھ وھ بیچتا تھا پہلے
بھائی آپ کہاں باس
آ متب پہلے بیچتا تھا کہ نہیں
ہاں بھائی ہاں سچ ہے بھائی
پوفی وفی بیچتی ہے نا بائی دودھ وودھ
ہاں بھائی
ہاں ہاں وہی ہے نا اور بیجتے جو چا چکے ہیں وہی بیجتے
ہاں ہاں یہ بات تو سچ ہے
اس کو تو گوت نام ایسے ہی پڑے اس کو اس کو بش بیا یہ چچیرا بھائی ہے
بھائی مجھے پتہ ہے اپنا چجیرا بھائی نہیں دور کا کزن ہے
وہ تو بولتا تھا مجھے وہ چچ را بھئی ہے
اپنے سے بھی جووٹ پتا ہے
ہاں اس کو اگر اس کو چچرا بھائی ہوتا تو تو پھر وہ وہ نہیں چلاتا بائک اس کی ہمالیہ
بھائی اس کا دور کا کزن ہے
ہاں بھائی دور کا کزن کون سا کزن ہے بھائی دور کا بھائی اس کو
پ وہ پتا ہی نہیں مجھے شاید باپ کو لگتا ہے اس کو اس کا باپ شاید اس کے بس بیک
وہ بتا وہ بتا اس کے باںپ کو لگتا ہے چرا بھائی
بس ات بائی کا باپ اس کے باپ کا چچرا بھائی یہ شاید
ہاں بھائی یہی ہوگا بھائی وہ پھر جھوٹ بولتا ہے بس بھائی میرا چ چرا بھائی
ہاں بائی وہ تو جٹا ہے بھائی
ہاں مجھے لگا ہو رہا تھا وہ ہمالیہ نکالتا اس ہاں اچھا چرا بائی تو دیتا بائک بائیک
اور بھائی اگر اس کا جرا بھائی ہوتا اس کی موت اس کی بس کہ مات تو اس کی چائے جو ہو تھی وہ تو ادری ہی ہوتا
ہاں بھائی یہ بات بھی سچ ہے بھائی اسے کا الگ بتاان گیا ہوگا پھر ہاں وہ بس سچ
اور بولو بھائی
اور بتؤ بھائی آپ
بھائی کیسی جا رہی ہے آپ کی زندگی بھائی آج کل
زدگی تو زدگی تو بہت اچھی جا رہی ہے پیسوں کی دقت آ رہی ہے بیچ بیچ میں تو بس
بھائی ہاں وہ تو ہے بھائی بھائی آپ کہتے پرسوں حالات اس نے کیا کیا وہاں پہ پھر
بھائی ننیی حال میں کیا کیا ننی حال گیا پھر سویا پھر اٹھا چائے چائے پیس پھر ہم نکلے مجمل اور میں پھر گئے رانی کی نینی حال سے کھیلا بلا پھر نکلے ہم پورے سات بجے ہم نکلے پھر آئے ہم ہاں پھر ہم آئے گھر پھر میں نکلا اور مجھ سے مل کے گھر پھر کیا وہ جو میں نے بولا تھا
کیا بھائے
بائی نکلے تھے پھر گئے تھے پھر گئے تھے امداز مبئی ہاں بھائی
اچھا تب آپ کو م گھرمی تن اس دن نہ
کیا بھائی
دن کہاں آ کو ماں گھر میں مت
مگم میں
ماں کہاں تھی آپ کو گھر میں اس دن شاید آپ کی ماں تھھی نا ننال
ہاں پ
اسی لیے نکلے تھے چار لاکھ بندے ہو
نہیں بھائی باپ تھا نا مگر کر پی بھائی
م باپ کیا کرتا پھر
باپ کوئی بول بولا نا میں نے
باپ نے کیا بولا
ب بلاؤ کوئی با کو تو میں نے فون ہی نہیں کیا نچد موقع فون کیا اگر بپ فون کرے اس کو بولنا ایسے مجھے مل کے گھر پر
اچھا ٹھیک ہے ماں نے کیا بولا پھر فون پہ
ماں نے بوا ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک
ہاں
اوکے بھائی اور ب
ہاں بھائی لاسٹ کی کال ہے بھائی اس ب میں سووں گا بھائی ہاں بھائی بھائی پانچ تو برابر ہو گئی بھائی آپ میں سوؤں گا بھائی ہاں بھائی مجھے مجھے بنا یہاں سے فون بھی سوئچ آف ہے بائی دس بائی فون بھی نہیں بائی بس بائی پانچ تو آتی ہے بھائی ٹانسک پانچ آتی ہے پھر اور کریں گے کل پانچ تو ہو گئی دس بائی
اوکے بائے اوکے بائے بھائی مسئلہ یہ ہے نا دن کو متع کر پاتے دن کو میں نہ کر پاتے ورہ مسئلہ ہے نا یہی
میں بھی کہ کرتا ہوں دن میں بھائی شام کوئی آج میں نے کے تھ
اچھاٹھیکچھا میں نے بھی تو سنڈے سے آج کی کال
ہاں وہی ب آپ کو تو بہت پیسے آئے ہیں سو سو روپے آئے ہیں آپ
اور بولو بھائی
سات سو بائیس تو آئے ہیں آپ کو اور میں کیا کروں گا بھائی آپ بولو بھائی کچھ اچھا سا
بھائی آپ بھی کچھ اچھا سا بولو نا بھائی
نہیں بھائی کیا بولو گ بھائی اب تم نہیں بولو کل کتنے بجے اٹھو گے نیند سے
بھائی کل دیکھیں گے کتنے بجے نیند سے اٹھیں گے آپ بھی بولو آپ کیا کرو گے آج آپ
میں کیا کروں گا میں ابھی کروں گا بات بات اچھے سے
کس سے کرو گے بات
وہ آب کے ب وک ساتھ
اس سے بہتر مجھ سے ہی کرو نا میں نے آپ کی بھیڑ ل
وہ مزامت نہ آئے گا آپ کے ساتھ جوش کے ساتھ آئے گا بھائی
بھائی میں آپ کی بیوی ہوں بائی
بھائی آپ کا بھی آپ تو یہ ہو بھائی یہ ہو بھائی
میں نہیں اگی
کرو پھر چھپی بائی کر ن میںپ بہت کچھ بولوں گا مجھے دماغ نہ بیچ میں فیل ہوتا ہے اسی لیے مجھے نہیں رہتا
بھائییا بہت خراب ہو گیا بھائییا بہت خراب ہو گیا
ہ ہ بھائی آپ ہی چپ ہو رہے میں آپ کہ وائٹ بجھے لگاپت لسبو
نہیں بائی میں مر تو بھائی ماشاء اللہ میں م تو الحمد اللہ بھائی
کوئی چپ ہی کرو بھائی ایسا نہیں بولتے ہو بھائی
ہاں بھائی بھائی آپ خراب ہو گیا بھائی بھائی آپ نے بولا تھا نا غلط ہو گیا نا بھائی
ہرا آپت
بائی آپ نے بولا تھا نا ہم گیارہ تھا کریں گے بات بھائی
ب بھائی میں نے بولا تھا پانچ کریں گے تو وہ اس نےقینا میں سے اس لیے میں نے بسے بولے جلدی کرو کول ب ہے
میں بولا میں نے بولا دو تین منٹ تو بس
اچھا ٹھیک ب اچھا ٹھیک اور بولو بائی
ہاں اور میں کیا بولوں گا آر میج ویسج کر دینا
نہیں بھی
نہیں نہیں کیایران میں سے شاید کی اسٹین ہو گیا جو کرو کس کو فون کر رہا ہے مجھے مت اچھا بھائی وہ کوئی نہیں جا رہی ہے بہت اسٹرائیکر ہے گھر والے
صبح کری گتا میںس ہوویا ہوگ
اچھا بھائی اٹھنا تو ضروری بھائی الام رکھنا بھائی
بائی وہ ل بائی وہ وہ خود کری
کہ
ب رہا ہو وہ خود کرے گی صبح بھی
میں اس کو بتاؤ نا بائی آپ ایک اچھا سے اس کو بول نا آج جؤ ننی حال بیٹھو ننی حال میں ہی بیٹھو
ہاں تو میں کل بولوں گا بھائی
ہاں بولو جب تک میرے کو اٹیچمنٹ ہو جائے گی آپ کے ساتھ تو
ہاں بھائی اور بولو بھائی
میں کیا بولوں گا بھائی
کچھ بھی بولو نا بھائی
میں یہ کچھ بھی بولوں گا بائی آپ آپ کو بتانے کی بار تو آپ بتاؤ ب
میری محبت کا ایک ہی اصول ہے میری محبت کا ایک ہی اصول ہے
کا ایک ہی اصول ہے مجھے لگا پانچ چھ اصول متنا ہے آپ کی محبت کا
وفادار ہے تو ب
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذخللم واہ واہ ہ بھائی یہی بات ہونی چاہیے اسی بات پہ مکمل ہونی چاہیے بھائی ابھی تو آپ کچھ اور بولے تھے اگر اس کی شکل عجیب ہو گئی تو میں کیا کروں گا
نہیں نہیں بھائی نہیں مت سے بھی پیار ہے موت پر بھی یقین ہے تم
ا ا
دیکھتے ہیں پہلے کون آتا ہے مجھے دونوں کا انتظار ہے میری محبت کو تم ماؤگے جان سے زیادہگے میری محبت ستاروں جیسی ہے کیا تم ان ستاروں کو گن پاؤ گے
نہیں نہیں میں نہیں گن پاؤں گا ہاں میں گنوں گا مگر وہ گنے کے آئے رہا تیرے کو
میری محبت کر لینا ہم رہتے ہیں آپ وقت میں لے تو تلاش کر لتے بھائی چلو اللہ حافظ فم